دیکھو آداب آداب جی
نہیں ہے بات کرنے کا پہلے تو آداابپ کرتے ہیں
آداب جی میں زیادہ تر فون پہ باتنے کرتا ہوں اس لیے مجھے عادت نہیں ہے میں سیدھے مدے پہ آ جاتا ہوں بات کیا ہے اب میں سیکھ رہا ہوں میں کر ہ میں میں چاہتا ہوں میں بات کروں میں سیکھوں اور میں دوسروں کی ہیلپ بھی کروں
تو آپ کیا کام کرتے ہو
میں دوائی کا یہ کام کرتا ہوں میں ایز اباٹ میں اسیلز آفیسر
اچھا اچھا ٹائمنگ کیا ہے آپ کے کام کی
ہم جاتے ہیں سوا دس بجے نکل سوا نو بجے ہماری میٹنگ ہوتی ہے کبھی اور س سوا دس میں نکلنا ہوتا ہے مارکیٹ
اچھا
ا تو ہم سوا دس سےٹ شروع کرتے ہیں
اچھا تو یہ بتاؤں آپ مجھے آپ کا مارکیٹ کہاں کہاں سے ہوتا ہے
ہمارا مارکیٹ ہوتا ہے سوموار کو ہوتا ہے ہمارا مارکیٹ جواہر نگر سے
اچھا
اور منگلوار منگلوار کو ہوتا ہے درگاہ سائڈ سے بدوار کو ہوتا ہے جے وی سی بمنا وہاں پہ لے کے ن فارمیسی اندر ہے وہاں پہ ٹائم لگتا ہے بہت وہاں پہ ڈاکٹر کو بھی ایک ڈاکٹر کو کو وہاں پہ وزٹ کرنا پڑتا ہے اس سے ملنا پڑتا ہے وہ چلاتا ہے وہاں پہ کینٹین اس کا دوست تو اس نے بولا اگر اس کو بولو گے ایک دو بار وہ پھر منگوا تو وہ پھر لکھتا ہے زیادہ یہ کیونکہ وہ وہ نا جو دوست آتا ہے اس میں نین وغیرہ
وہت زیادہ وہی لکھتا ہے لیکن جب ہم کبھی ملاقات کرتے ہیں نا اس کے ساتھ
اچھا
تو پھر وہ اس کو رہتا ہے نا ذہن میں یہ آیا میرے پاس یہ پچھلی بار بھی آیا یہ آج بھی آیا چلو آپ لکھی دیتے ہیں پھر اس پھر اس سے اس کی سیل بڑھتی ہے
اچھا
اور ا شکروار کو نہیں تھرسڈے کو کیا بولتے ہیں برہسپتیوار برہسپتیوار کو اس کو ہوتا ہے نٹی پورا نٹی پورا نؤ گاں
اچھا پیٹرول کے پیسے کون دیتے ہیں
پیٹرول کے پیسے اب کمپنی ہی دیتی ہے کمپنی ہی دیتی ہے اب دیتی ہیں نا کمپنی
اچھا ٹھیک
لیکن پہلے اپنا یہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بعد میں بیھے ایک مہینے اور آٹھ دن کے بعد اسی ٹائم نہیں دیتے
فلہ ججی سے فون کر میں سوٹ تل میں سوٹ
کیا بول رہے تھے ہم کہاں پہ تھے
ہاں ہم برہسپتی پارک پہ تھے یہ پیٹرول پہ تھے پیٹرول کے پیسے کون دیتے ہیں
ہاں پیٹرول کے پیسے کمپنی ہی دیتی ہے جن کا دیتی یہ ہے لگ بھگ یہ ابوٹ والی کمپنی دی سو جو دوسری کمپنی ہے وہ دیتی ہے ڈھائی سو
اچھا ہو گیا ساڑھے تین سو روٹ الگ الگ ہوتا ہے کہ ایک ہی
نہیں میں نے اس والی دوسریے والی کمپنی میں وہی روٹ رکھوائے نا جو میں اس میں کرتا تھا ابوٹ میں
اچھا اچھا آپ مجھے بتاؤ آپ کتنے پیسے نکالو گے رٹ ہی اس سلہ الہ کرارو تو
ہاں عادل آپ آپ آپ کہاں پہ تھے میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا
ہلو
ہاں میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا ہاں مجھے بولو آپ یہ دس منٹ پوری طرح بات کرنا آپ ٹنا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک آج کیا پکا ہے آپ نے
ساگگر میٹ
اچھا آپ مجھے ایک بات بولو آپ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہو
زندگی سے کیا کیا تم خوش رہ اللہ کی رضامندی بس
بس اور کچھ نہیں چاہتے
بس شکر بھائی اسی میں سب کچھ ہے
کہ اپنی شوق کیا ہے اب کیا اپنی زندگی میں ایسا کچھ آپ زندگی میں ایسا کیا کرنا چاہتے
میں ایسے یہ کرنا چاہتا ہوں جس سے الہ خوش ہو جائے گا وہی کام کرنے چاہیے زندگی
نہیں وہ بات صحیح ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن پھر بھی اللہ کو کچھ کرنا ہی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں بول رہا ہوں اس کے اس کے وپر ہوتی ہے ایک خواہش انسان کی وہ بولتا ہے کہ مجھے یہ کام ملنا چاہے چاہیے یا کچھ ہونا چاہیے ای سب اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک وہ وہ آپ کی ہوئی سے
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک
اللہ ہمیشہ حل حال کمانے کی توفیقدا
اور ساتھ میں نہیں میں بول رہا ہوں آپ چاہتے ہو کہ آپ کوئی کام اور کرو اور یہ بزنس سائڈ میں ہے
کیا اور نہیں تو کہ یہ تو پتا ہی یہ سائڈ میں ہی ہے
بول رہا ہوں نا وہ آپ کی خواہش ہے میں تو وہی بول رہا ہوں آپ چاہتے ہو کہ یہاں سے بزنس سائڈ میں رہے اور وہاں سے یہ
ہاںپ اوک کوئی کالہ
ہاں نہیں ہو جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی آپ نے بہت آپ نے مجھے ایک بار بولا میں نے میں روز دو رقت نماز پڑتا تھا اس کے لیے
ھمم
مطلب نا اپنی حاجت کے لیے جو آپ کی حاجت پوری ہوگی اب اس حاجت کے لیے کیوں نہیں پڑھتے ہو اگر یہ حاجت ہے آپ
ا پڑھتا ہوں روز پڑھتا ہوں
اچھا اس کے لیے بھی پڑتی ہوں چلو انشاء اللہ جلدی پھر یہ بھی پوری ہو جائے گی اچھا آج کیا پکا ہے
ا آ پک ن سا گورمی ہاں
اچھا لیکن آپ نے کھانا پہلے ہی کھایا ہاں گوشت سوری ہاں مجھے مف کیجیے گا گوشت گوشت تو ہاں گوشت اپ تو بہت اقل مند ہو اچھا بیٹ کا گوشت اچھا آپ کے یہاں وہ والا گوشت نہیں کھاتے گائے کا
ہاں وہ بھی جو کھاتی ہے ادھر بہت ملتا ہے اس میں بہت مزہ آتا ہاں ملتا ہے کھاتے بھی ہے بہت سارے لوگ
نہیں میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میری جان میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں اچھا آپ کا نہیں وہی بول رہا ہوں آپ کھاتے ہو اچھا ٹھیک پھر کبھی کبھی لاتے ہو
ہاں کبھی کبھی لاتا ہوں وہ بھی
ٹھیک وہ وہ والا وہ جو گوشت ہوتا ہے جو سر کا گوشت ہوتا ہے وہ
ہاں ہاں وہ بھی کھاتی ہیں ہاں وہ بھی کھاتا ہوں
اچھا ٹھ لیکن زیادہ تر یہاں پہ لوگ کھاتے ہیں وہ بیڑ کا گوشت
ویڑ کا گوشت زیادہ یہاں پہ چلتا ہے وہ کم کھاتے ہیں لوگ وہ مگر
ہاں ابھی بول رہے ابھی مل نہیں رہا ہے ابھی
ابھی گوشتک ملے گا اب اب وہ ہو گیا تھا کچھ انہوں نے سٹرائی کیا تھا ہر جال کیا تھا گوش والو نے
اچھا
وہ ٹھیک ہو گیا تو اب ملے گا گوشت
اچھا کل سے آپ سب جگہ ملے گا پھر ہمیں تو ہمیں جو پلان کرنا تھا جو ہم نے یہ میں یہ ہم نہیں کریں گے لائیں گے نا یہ ب بول رہا ہے گوشتب ملے گا اس انہوں نے جو ہے ہڑتال
ہاں ہڑتال انہوں نے اٹھایا جو وہ گوش والوں نے ہڑتال کیا تھا انہوں نے وہ لیا واپس
سے بول رہے ہے خرچہ بہت ہو جائے گا ایک کلو یا ڈیڑھ کلو لانا ڈیڑھ کلو لانا
ڈیھ کلو ک نہ ہزار روپے میں آے گا
نہیں ڈیھ کلو آئے گا آٹھ سو اور چار سو بارہ سو روپئے
بارہ سو روپے میں وہ چار چار سو اور چڑھیں گے
بر سر ب سر یہ بول رہا ہے ع اجل بھائی چار چار سو روپے اور نکالیں گے توٹ ہمیں کل ملا کے کتنا یہ نکالنا ہے
ابھی کہاں پتا ہے ابھی اب خود حساب کرو کتنا نکالنا ہے
ہاں ہم ہم بیٹھیں گے بیٹھیں گے برہسپتی وار کو کاپی نکالیں گے کاپی پہ لکھیں گے کاپی پہ لکھیں گے کتنا ہوگا پھر کتنا آئے گا اگر نصار بولے گا اگر نصار بولے گا میں نہیں دوں گا پھر تین حصے بھی رکھ رکھیں گے پہلے پہلے رکھیں گے چار حصے اگر نصار کو تھوڑا یہ ہوگا ویسے تو پھر تین ہی میں ورنہ چار میں
ہوں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے اچھا
یہ مت دیکھتے ہو وہ جو اب دس بجے کوئی لائیو سیزن دیکھتے تھے
ہاں نہیں وہ کہاں دیکھتا وہ وہ تو بند ہو گیا وہ اب نہیں چل رہا کوئی بھی سیزن نہیں چل رہا
اچھا ٹھیک اب سیدھے سو جاتے ہیں
ابھی ہاں ابھی تھوڑا بیٹھیں گے ان کے ساتھ کچھ ٹائم کےلاں گھر والے سر باتیں تھوڑی دیر کریں گے فرس ہو جائے
اچھا ٹھیک آجوائی بھی آیا ہے
ہاں ہاں بھائی بھی آیا آج بہت دنوں کے بعد نو مہینوں کے بعد آیا
اس کو بھی کھلایا جلدی کھانا
ہاں ہاں سو بھی کھاتا ہے نا ادھر وہ باہر بھی کھاتا ہے جلدی
عاشق مجھے لگا اس کو مت عادت ہے ادھر دیر سے اپ نے اس
پہلے ہی کھاتے ادھر جلدی ہاں
اچھا
اور سالن کیا تھا جب
آج ہمیں سالن تھا آلو اور
گوش
ہاں ساری آل اوور گوشس میں بول رہا ہ نا میں میں بول رہا ہ نا میں سیکھ رہا ہوں مجھے میں خود رہا ہوں اور دوسروں کو بھی سکھا رہا ہوں
ہاں ٹھیک ٹھیک اچھا مزہ آیا گوش میں آلوں میں میں
نہیں دونوں میں مزہ آیا اور میں بھی مزہ آیا گوشت میں بھی مزہ آیا اور الگ سے کل کال تھوڑا بچا تھا بچا تھا ساگ کہاں آئے گا ہے وہ تو پانچ منٹ کے لیے وہ تنگ کرے گا اس کو ہم نے پچھلی بار پہلگام لیا تھا ساتھ کیا لیا تھا اس نے بہت تنگ کیا راستے میں
ٹھیک ٹھیک
راستے میں وہ بہت اریٹیٹ کرے گا اوپر سے مجھے آپ کا یہ مزاج پتہ ہے آپ تنگ آؤ گے اس سے
ا نہیں اب وہ تو ہنس جائے گا اس سے میں نے کہا تھا اس کو مت پھر بلا لگے گا وہ مجھے نہیں بولا
ارے نہیں بولیں گے بولیں گے ہاں وہ بات صحیح ہے اس کو ایک دو بار بولنا ہے ل یہ بول رہا ہے یامین میں نے اس کو پانچ آٹھ بار بولا لیکن
وہ نہیں آئے گا پ ہے ہم نے اس کو پارس بھی بولا وہ کہتا ہے میں نہیں جا ہوں میں کبھی نہیں گیا ہوں
اگر تم پچھلی بار ہمارے ساتھ آتے ہو نا تو تمہیں نہیں پتا ہے اس نے کتنے نغمے کیے گاڑی میں اس کا رنگ کیا نہیں وہ مذہق وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے بچارا اس کو اس کو سچ میں ہوتا ہے اس کو حالات ہی خراب ہوئی
تو ہو جیائے بچارے
ہ اوپر سے ہم ہم ہم پیچھے سے شاید تین ہی دو ہی بیٹھے تھے
ہاں اس کو الٹیاں آتی ہے نا گاڑی میں
تین تین بیٹھے تھے کل کھل کے بیٹھے تھے پھر بھی اس کو پرابلم لم ہو گئی
ہاں اس کو اتی ہے بولٹی ہے
ہاں چلو اب آپ سو جا دس پینتالیس ہو گئے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے اور اور آپ اپنا خیال ا دن دھن واد دھنیہ واد آپ اپنا خیال رکے گا اوکے اوکے شکریہ اللہ حافظ اللہ پوچھ